اچ السلام علیکم بھائی جان
جی وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام اور سنائیں کیسے ہیں
جی جی بس سب کیریت سے ہیں آپ سناؤ
جی سب کہہ رہی تھے آپ اللہ تعالی کا رہ یہاں تو سب کہہ رہی تھے
جی جی اور کھانا ہو گیا آپ کا
جی کھانا وانا سب کھانا ہو گیا بالکل بالکل ابھی ہم فری ہیں ابھی ہم ا جو ہے تھوڑا سا آرام کر رہے تھے جو جب تک آپ نے آپ کا کال آ گیا ہمارے پاس تو میں نے سوچا کہ تو بھائی جان کا بھائی جان کا بہت دنوں بعد کال آیا ہے کافی کافی عرصہ ہو گیا اس سے بات کیے ہوئے تھوڑا رابطہ پتا نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے کیا سوچا بھائی جان سے بات کر لی جائے
جی جناب جی شکریہ آپ کا کہ ہم جیسے ہمیں سمے دیا آپ کا جو امپورٹینٹ ٹائم ہے اس میں سے نکال کر جو دو چار گفتگو کر لیں گے یہ ہمارا بھی منن
جی بالکل دیکھیے بھائی جان کیا ہے کہ جیسے آج کل کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا اپنی جو آپ کتنے بجے جیسے اھی ابھی آپ کتنے بجے سوتے ہو
یہی کوئی نو وہ گیارہ بجے کے قریب ہم تو سوتے ہیں
جی تو میں بھائی جان میں یہی کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو کیا ہے کہ آج کل لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم کو کتنے بجے سونا ہے کتنے بجے جاگنا ہے وہ اپنی جو ا روز مرہ کی زندگی ہے وہ اتنے اتنے مرو مصروف ہو گئے ہیں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کو کب جاگنا ہے کب سونا ہے
جی جناب یہ مطلب آپ نے درست فرمایا ہے کہ آدمی آج کا جو انسان ہے وہ نیند کے کی اہمیت کو ہی بھول گیا ہے جناب نہیں ب آدمی سونے کا ٹائم بھی نہیں نکال پا رہا نیند اس سے آتی ہے لیکن موبائل سے چلانے میں ٹی وی چلانے میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے اسے گھنٹوں گھنٹوں تک پتا ہی نہیں چلتا کہ میرے کو سونا بھی ہے جس سے شریر جو ہے بغیر نیندگ شریر تناؤ میں آ جاتا ہے اور ڈپریشن جیسی بیماریا ہونے لگ گ یہ شریر کے اندر ہی اندر
ہوں جی بالکل بالکل بھائی جان
تو یہی ہے جناب کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جسے ہر انسان ضروری سمجھتا ہے لیکن اکثر کر اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتا ہے جناب یعنی آج ہم نیند پر بات کریں گے جناب
جی بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے بھائی جان کیوںکہ دیکھیے لوگ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی میں اتنے جو ہے وہ مقصول ہو گئے ہیں اتنے بججی ہو گئے ہیں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کو نیند کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کب سو رہے ہیں کب کیا کر رہے ہیں کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے لوگ بارہ بارہ ایک ایک بجے تک رات میں جاگتے رہتے ہیں اور دن میں بارہ بارہ ایک ایک بجے تک سوتے رہتے ہیں تو دیکھیے نیند ہمیں نیند کی بہت جو ہے وہ آوشکتا ہے تو آج ہم اسی پر آپ سے کچھ بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل لوگ پڑھائی نوکری موبائل سوشل میڈیا میں اتنے مقصول ہو جاتے ہیں کہ جو نیند کو ہے وہ کم کر دیتے ہیں
جی جناب جی مطلب لوگ تو اس بات پر زیادہ فخر کرتے ہیں کہ وہ صرف چار چار یا پانچ پانچ گھنٹے ہی سو رہے ہیں مت الو پاتور پکری کراریں کہ بھائی میں تو آج دو گھنٹے سے ہو یا یا تین گھنٹے سے ہو یا لیکن انہیں اس نیند کی اہمیت کے بارے میں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ آدمی جتنا کم سوئے گا اتنا شریر اتنا ہی دکھے گا اتنا اسے دکھ کشٹ پیڑا کا سامنا کرنا پڑے گا آگے چل کر
جی بالکل جو بھ جان آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا ہے کہ جیسے نیند ہے وہ جیسے ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے تو تو وہ ضروری کیوں ہوتی ہے
جی جناب تو سب سے پہ
ہاں جی اوج آ رہی ہے میری
دیکھیے کہ جس جی جناب جی آواز
جی جی جی آپ فرمائیں
یہی ہے جناب کہ جس طرح جسم کو کھانا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دماغ کو اور شریر کو آرام دینے کے لیے بھی نیند کی ضرورت ہوتی ہے جناب
سھ
تو یعنی یہی ہے جناب کہ نیند صرف آرام نہیں ہے بلکہ صحت کا ایک اہم حصہ بھی ہے جناب
جی بالکل دیکھیے جو کہ دماغ کے لیے نیند کی اہمیت ہوتی ہے بہت تھوڑی نیند اب مجھے یہ بتائیں کہ نیند کا دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے بھائی
جی جناب کیا آپ خوب فرمایا ہے یہی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے دن بھر کی معلومات کو ووستت کرتا ہے مطلب یہی ہے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے ایک اچھی نیند ہونا بہت ضروری ہے جناب اچھی نیند لیں گے ہم تو یادداشت طاقتور بنے گی توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے مطلب یادداشت مضبوط ہوگی شریر ایک دم جوشیلا رہے گا پھرتیلا رہے گا ایک دم نوجوانوں کی
جی بالکل جناب بالکل صحیح فرمایا جی بالکل صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے ہم جتنا کم سوئیں گے جتنی کم نیند لیں گے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اور کام کرنا تھوڑا بند کر دے گا سلو کر دے گا تو جیسے مجھے ب کہ نیند کے دوران جو ہے ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے اور اگلے دن کے لیے طاقت جمع کرتا ہے یعنی ہمیں تر و تازہ محسوس کراتا ہے اس کے لیئے اچھی نیند کے بعد ان خھان کو ترو تجہ محسوس
ہوتا ہے جی جناب جی آپ نے کیا درست فرمایا ہے سبح اللہ تو یہی ہے جناب جب میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ نیند پوری نہیں کرتے اپنی تو انسان جلدی غصہ کرنے لگتا ہے تناؤ میں آ جاتا ہے ایک دم شریر بےچن ہوتا ہے اور چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے جناب کیا میں نے س
جی بالکل جی بالکل آپ نے بالکل ل درست فرمایا بھائی جان بالکل درست فرماائے ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے ا آپ کی جتنی تاریخ کی جائے بھائی جان اتنی کم ہے
نہیں یہ تو ہے جناب کیا آپ
آپ تو دیکھیے جی بالکل بتا ئیں گے اور آپ تو ہیں ہی باقی تاریخ کے قابل ہیں اب تو
ریس شکریہ جناب شکریہ
جی جی جی ہاں جی ہم آپ کو بھی بتائیں گ اچھی نیند کے فائدے کیا ہوتے ہیں دیکھیے کہ یہ یادداشت کو بہتر بناتی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا
جی اور جو ویکتی جو ہمارے جو بھائی ہیں نوجوان ہیں وہ پڑھائی جو پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی اور کام میں توجہ بڑھاتی ہے اور جسم کو جو ہے ہمارے کو طاقت دیتی ہے ہمارا جو ہے جو دماغ ہے ہمارا موڈ ہے نا مو وہ اچھا رہتا ہے اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیماری سے لڑنے کی جو ہے وہ قبت قبت بڑھتی ہے اس سے انی سکتی بورتی ا می سے لڑنے کی اور ہمارے جو ہے ڈپریشن تھوڑا تناؤ کم ہوتا ہے جی اس کہ تو میں آپ کو جتنے فائدے بتاؤں ا اتنے ہی کم ہے بھائی جان اور دھو انسان زیادہ خوش ہوتا تازہ محسوس کرتا ہے
جی جی جناب کیا آپ نے درست فرما ہے تو جناب کم نیند دی لیں تو کیا کیا نقصان ہو سکتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں جناب
جی جناب بالکل کیوں نہیں جناب بالکل بتائیں گے اور بھی کہ کہ اگر ہم کم نیند لیتے ہیں تو اس کے اتنے نقصان ہیں بھائی جان اتنے نقصان ہیں کہ میں آپ کو گنا بھی نہیںگ لیا تو
جی جی جی جی
نہیں سکتا دیکھیے کہ ہر وقت تھکان محسوس ہونا پڑھائی میں من نہ لگنا ا بولنے کی عادت بڑھنا غصہ اور تناؤ بڑھنا صحت پر برا اثر پڑنا اتنے اس کے تو جتنے نقصان میں آپ بلا اس میں ہی ہے اگر ہم اچھی نیند نہیں لیں گے تو
جی جناب بالکل آپ نے کیا صحیح فرمایا تو جناب نیند کے لیے یدی ہم دیکھیں تو موبائل ایک پرتروھ کا کام کر رہا ہے نا جناب آپ کے حساب سے جیسی بھی ہمیں نیند آتی ہے تو ہم ہم موبائل چلانے لگے تو نیند چلی جاتی ہے
جی بالکل دیکھیی آج کل بہت سے لوگ دیر رات تک مبائل چلاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات میں سے ایک ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نیند پرباوت ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا جناب تو جناب آپ کے حساب سے ایک ویکتی کو کتنی نیند لینی چاہیے کتنی ضروری ہے ویکتی کے لیے نیند
دیکھیے بھائی بھائی صاحب میں بھائی جانا میں آپ کو بتاؤ کہ نوجوان اور اسٹوڈینٹ کو لیے لگ بھگ آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند فائدے مند مانی جاتی ہے میرے حساب سے اگر میں اپنے جو اپ جو خود کا جو تجربہ بتاؤں تو اس کے حساب سے سے کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند فائدے مند مانی جاتی ہے یعنی صرف چار پانچ گھنٹے سونا سمجھداری کی بات نہیں ہوتی ہے ایسے تو لوگ کیا ہے کہ دو دو گھنٹے بھی سوتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارے شریر کو نقصان ہوتا ہے
جی جناب تو جناب یہی ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے اچھی اچھی نیند کے لیے آپ کھ مشورے دے سکتے کہ ید یہ پرریوررتن اپنی زندگی میں کریں تو تو اس سے یہ فائدہ مل سکتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کچھ
جی دیکھیے ایک تو ہم کو روز ایکے طے وقت پر سونا چاہیے
جی جناب بالکل یہ آپ نے بالکل
اور سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ کہ جو ہے کہ سونے سے پہلے موبائل اور سوشل میڈیا سے دوری بنائے رکھے نی چاہیے جن کا استعمال ہم کو نہیں کرنا چاہیے موبائل نہیں چلانا چاہیے سونے سے پہلے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم موبائل چلاتے رہتے ہم کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے بارہ بج گیا ایک بج گیا اور ہم لگے رہتے ہیں لگے رہتے جی ہاں جی اور دیکھیے اور جو چائے ہے کافی ہے اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور شانت ماحول میں سونے کی کوشش کریں دن بھر اور جو ہے وہ تھوڑی ساری گتیودھی ضرور کریں
آج کا جو ہے کہ س نہیں جانا کہ نیند کوئی وقت کی بات بربادی تو نہیں ہے بلکہچ ا صحت اور کامیابی کی بنیاد ہے میرے حساب سے کیا میں نے
جی جی بھائی جان آپ نے بالکل کل درست فرمایا کہ اپنے دماغ کو تیز اور جسم کو تندرست اور زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہے تو اچھی نیند کو اپنی عادت بنائیے کیونکہ اگر ا ا نیند ہماری عادت بن جائے گی نا تو ہمے روانہ بر نیند لیں گے اگر روزانہ بھرپور نیند لیں گے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ترو تازہ رہے گا
جی جناب یہ کیا آپ نے واجد بات فمائی ہے تو جناب یعنی اچھی نیند اچھی صحت اور بہتر زندگی کی پہلی سیڑھی ہے جناب یہ صحیح بات ہے نا
ہوں ہوں بالکل جناب بالکل
تو یعنی کہ جو انسان اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے بڑی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکتا ہے تو یہی ہے جناب کہ ان انسان کو اپنی زندگی میں ایک برپ پورن لینی چاہیے کم سے کم آٹھ یا دس گنٹ جناب صحیح فرماائے نا میں نے
بالکل آپ نے بالکل سحی فمایا تاری س
جی جناب جی اور آپ سے بات کر کر بہت اچھا
کیا ا م لگا جی اللہ حافظ خدا حافظ بھ خداظ خدا حاظ